السلام علیکم بھائی جان
حکم بھائی جان
وعلیکم السلام سب بڑھیا بھائی جان آ نے کہیے
میرا بھی بڑھیا ہے سب خیرییت ہے بھ جن اور بتائیے نا امی ابو لوگ کیسے ہیں بھ جان
سب خیے تھے
اچھا جی میرے بھی امی آب جان تھوڑا ٹھیک ہے امی جان کا تھوڑا طبیعت خراب ہو گیا تھا سمجھے بھائی جان تو دا دا لگا دیے ہیں تو خیریت ہےشرام کر رہی ہے بھائی بہت گرمی ہے بھائی جان ادھر سمجھے ادھر کا موسم کیسا ہے بھائی جان
دپ میں بہت زیادہ دھوپ تھا بھائی جان
اچھا
آپ بتائیے کھانا وانا خالی پڑھائی لکھائی چل رہا ہے بھائی ج
کھانا وانا تو بن رہا ہے ابھی بھائی جان سمجھے آج آج لائے ہیں مرغی خرید کے اس کا بریانی بن رہا ہے اور پھر مچھلی لائے ہیں روہو مچھلی خرید کر وہ بن رہا ہے اور چاول بنا ہے پھر بن رہا ہے سلاد بنے گا سلاد میں ہے کھیرا ہے چکندر ہے پھر گاجر ہے پھر نیمبو اوپر سے ہے پھر چاٹ مسالہ ہے اور بتائیے نا بھائی جان آپ آپ کے یہاں کیا کیا بن رہا ہے بھائی جان
ہمارے یہاں ہنسی کباب بن رہا ہے میٹ
جی مٹن کا جی اچھا
اور سلاد میں گاجر ہیرا چکندر نیمبو ہری مرچ اور سواد بن رہا ہے
جی
بس یہ ہی
اور بتائیے نا ادھر آم جی میرا بھیر پڑھائی لکھائی خریت ہے خریت سے چل رہی ہے بھائی جان آپ کتنے گھنٹہ دن میں پڑتے ہیں بھائی جان
دو تین گھنٹہ
اچھا اور رات کو بھی پڑھتے ہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان
ہ جی ہم بھی تو تین گھنٹے گھن دن میں پڑھتے ہیں اور دو گھنٹہ رات کو پڑھتے ہیں بھائی ج سمجھے
چل چلیے ٹھیک ہے بھائی
اور ادھر ادھر مطلب پیڑ پودے لگائے ہیں کہ نہیں بھ جان آس پاس میں
ہاں لگائے ہیں نا بھ جن کٹہل کا سے کٹہل کا لگائے ہیں آم کا ل گ ہیں کیلا لگائے ہیں اور ایک قدم کا پیر ہے اور ایک ن اور ایک پول پول ہے وہ راہل کا پھول وہ بھی لگائے ہیں بس اتنا ہی
ہم بھی بھائی جان اپنے مطلب آس پاس میں کافی پیڑ پودے لگا چکے ہیں بھائی جن سمجھے
آپ کے دروازے پہ کون کون سا پھول ہے بھائی جان
پول جیسے پھول میں ہو گیا گیندا کا پھول ہو گیا اڑول کا پھول ہو گیا سورج مکھی کا پھول ہو گیا پھر وہ جو نہیں ہوتا ہے ا دس بجیا ایک پھول ہوتا ہے وہ ہو گیا کنیر کا پھول ہو گیا پھر پودا میں لگائے بھ جن دو آم کا پودا ہے پھر ا دو کٹہل کا پودا ہے دو لیچی کا پودا ہے مطلب کافی چھیت خالی ہے نا اسی کے لیے اتنا پیڑ پودے لگائے ہیں بھ جن سمجھے اور پھر پیچھے کے پیچھے والے چھیتر خالی ہے تو اس میں لگائے ہیں دو پپیتا کا پیڑ ہے ایک نیمبو کا پیڑ ہے اور ایک انجیر کا پیڑ ہے سمجھے بھائی
چ چلیے ٹھیک ہے بھائی جان اب کو آپ کا
بھائی جان جو ہوتا ہے نا واتورن کے لیے مطلب سوچھ رکھتا ہے واتورن کو اور پراکرتک مطلب سوچھ ہوا آتی ہے پراکرتک چیز لگائیے گا نا آس پاس میں تو سوچھ ہوا آتی ہے سمجھے بھائی
چلیے ٹھیک ہے بین کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ جگہ کون سا ہے گھومنے کا
میرا پسندیدہ جگہ ہے بھائیجان منالی ہو گیا گووا ہوگیا اور گجرات بنگلور اس میں مطلب سب سے زیادہ پسند ہے مجھے گووا بھجان سمج کیونکہ وہاں سواردھک کیونکہ وہاں سواردک پریٹک لوگ جاتے ہیں گھومنے اور وہاں سوچھ سوچھ ہا آتی ہے بھائی جان سمجھے
ہوں
جی بھائی جان اور نیل سمندر جو ہوتا ہے وہاں کا پانی نیلا ہوتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے ہم کو من کرتا ہے بھائی جان تیرنے کا اس میں سمج بہت مطلب اچھا لگتا ہے اور پرکرتی وہاں پہ اگر کچرا صاف کرنے کا سرک دھیان دے نا بھائی جان تو اور سوچھ ہو جائے گا بھائی جان سمج تھوڑا بہت کچرا ہے جو سا جی اور بتائیے نا بھائی جان آپ کہاں گھومنے جا رہے ہیں
ہم سوچ رہے ہیں کہ گرمی کے موسم پہ چلا جائے کشمیر یا شملہ منالی کہیں گھوم کے آیا جائے
جی مطلب وہاں پہ مطلب کیا کیا ہوتا ہے بھائی جن کشمیر میں
کشمیر میں ایک دم ٹھنڈا موسم رہتا ہے کھلی پراکرتک ہوا اور پہاڑی علاقہ خوبصورت نظارے رہتے ہیں وہاں دیکھنے کے لیے
جی بھائی ج اور ب بتائی نا آپ کو مطلب اور منالی میں منالی کے بارے میں کچھ بتائیے بھ جن
وہ بھی ایک پہاڑی علاقہ ہے وہاں پہ جو زیادہ تر ٹھنڈی کے موسم میں بھی برف مطلب برف کے پ ہی برف گرتا ہے برف کا بارش ہوتا ہے کافی اچھا لگتا ہے وہاں پہ اسکیٹنگ چلتا ہے مطلب وہ نہیں ہوتا ہے وہ ہ اور یہ مطلب وہاں کا جو خوبصورتی ہے اسی کو دیکھنے کے لیے
آپ ابھی گاؤں میں ہے بھائی جان کی ا مطلب شہر میں
ابھی ہم ابھی ابو کے ساتھ گاؤں میں ہی ہیں کیرے اس سال کا جوورتے عید ہے ری تو بقرید بقرعید ہے تو ہم سوچ رہ ہیں کہ اس سال آپ ک لووں کے بیچبا
جی
امی ابو کے ساتھ ساتھ اور آپ سب کے بیچ منانے کے لیے
جی بھائی جان ضرور آئیے گا بھ جن ضرور منائیے گا کیا کیا بنے گا بھائی جان کیا کیا پروگرام ہے بقرریید میں بننے کا بھائی جن
سویا بنے گا پڑی بنے گی کھیر بنے گا اور سارے پکوان ہاں سبی بھی بنے گی مٹن بھی بنے گی آئیے گا ہمارے گھر سے بھیا ہے
جی بھائی جان آپ بھی ضرور آئیے گا آپ کو مبارکباد دینا ہوگا ہم بھی آئیں گے بھائی جان امی جان سے ملنے آپ کے امی جان ابو جان سے ملنا ہے بھائی جان کیونکہ ہم تو شہر میں رہتے ہیں گاؤں میں آئے ہاں بکریید آنے والی ہے اسی لیے بھائی جان سمجھو
ہ
جی اور ب بتائیے نا کھیل میں آپ کو کیا پسند ہے بھائی جان
کھیل میں ہم کرکٹ کھیلنا پسند کرتے ہیں اور کرکٹ بیڈمنٹن اور گیمس کھیلتے ہیں فری فائر
تینا
ہاں
جی اور اور مجھے پسند ہے بھائی جان فٹ بال اور گلی ڈنٹا ہوتا ہے نا وہ بہت کھیلتے ہیں بھائی جان ابھی بچپن میں بھی کھیلتے تھے اور آج بھی کھیلتے ہیں گیلی گھنٹا سمجے بے اور پھر جی بھائی جان ہاکی ہوتا ہے بال پھینکا جاتا ہے اور ڈنڈا سے مارا جاتا ہے وہ بھی کھیلے ہیں بھائی جان اور پھر وہ جو نہیں ہوتا ہے اڑے اڑے ک بھی بولا جاتا ہے گلی ڈنٹا کہیں دوسرا گیم مطلب کھیل کہیں وہ بھی کھیلے ہیں بھائی جان اور فٹ بال آپ کھیلے ہیں کہ نہیں بھائی جان
ہاں بھائی سن کھیلے ہیں بچپن میں کھیلے ہیں اور ہم لوگ اب نہیں کھیلتے ہیں
جی اور مطلب آپ کو کھانا میں سب سے زیادہ کون سا کھانا پسند ہے بھ جن
یہ کھانا میں سب سے زیادہ شاکاہاری کھانا پسند ہے چاول دال سبزی میں بیگن کا بھنڈی کا سبزی پرول کا سبزی یہ لوکی کا سبزی یہی ہرا سبزی
جی
اور سب سے خراب سبزی ہم کو کریلا لگتا ہے ہاں آپ کو کون س س سبزی پسند ہے
جی بھائی جان ہم کو بھی سبزی میں پسند ہے کریلا کا سبزی بھنڈی کیا سبزی مطلب سبزی میں ہم سب چیز سبزی میں سب سبزی کھاتے ہیں بھ جن سمجھے اور مطلب م شساہاری بھی کھاتے ہیں شاکاہاری بھی کھاتے ہیں مطلب دونوں مطلب برابر میں رہتا ہے میرا دونوں کھاتے ہیں بھائی جان یہ نہیں کہ وہ نہیں کھائیں گے یہ نہیں کھائیں گے سب چیز کھاتے ہیں مے
چلیے ٹھیک ہے
اور مطلب اور بتائیے نامی اب وہ لوگ مطلب ٹھیک
ہاں بھائی جان نہیں بھائی جان سب کھہ رہیے تھے
اور بتائیے جی بولیے نا
کہ رہے ہیں گرمی کا موسم بہت ادک ہو گیاا ہے اپنے امی ابو کو باہر دھوپ میں نہیں جان دیجیے گا اور دن میں کم سے کم آپ تین سے چار لیٹر پانی پیا کیجیے
جی بھائی جان چھ لیٹر بھائی جان
تین سے چالیس اچا
ایک ایسک منوشیہ کو دن میں چھ لیٹر پانی پینا ہی چاہیے
پینا ہی چاہیے لیکن کوئی پیتا ہی نہیں ہے
جی بھائی جانیے تو بات ہے لیکن ہم پیتے ہیں چھ لیٹر آپ پیتے ہیں کتنا لیٹر پیتے ہیں بھ جن
ج بھائی ج ہم صحیح کہہ رہے ہیں تو ہم تین سے چار لیٹر پی ہی جاتے ہیں
اچھا تین سے چار کلو پانی پی جاتے ہیں لیٹر پی جاتے ہیں ہے نا
ہاں
جی پینا چاہیے بھائی جان پینا چاہیے پانی شریر کو ٹھنڈا رکھتی ہے سمجھ اور کھیرا اورا روپے ہیں کہ نہیں بھائی ن آس پاس
کھیرا نہیں روپے پچھلے سال روپے تھے
خرید کر لاتے ہیں بازار سے
ہاں گرمی کا موسم چل رہا ہے تو خرید کر چلائیں گے
جی ضرور کھائیے گا بھائی جان ا ہی اب لوگ کو بھی کھلائیے گا کیونکہ بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے بھائی جان لگ رہا ہے مطلب کیا بولے اب پرکرت کا اپنا رودر روپ میں ہے سمجے بھائی جان ہوا بھی کبھی بارش ہو جا رہی ہے کبھی گرمی پڑنے لگ رہی ہے کبھی مانسون ہو جا رہی مطلب کچھ نہیں کہ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں نہیں بھائی جان
ہ بھائی ج ٹھیک ہے بھائی جان اب بیھتے ہیں
بہت خوشی ملی اللہ حافظ بھائی
اللہ حافظ